بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان آپ ٹھیک ہو بھائی جان
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں جی میں بٹا ہوں کیا کر رہے ہو
بس ابھی بیٹھا ہوا ہی ہیوں
ہ گھر میں سبھی ٹھیک ہے ہاں جی بھائی بڑیا
ہ آپ گھر آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہیں بھائی بہن
ہاں جی یہ گھر میں بھائی بہن سب ٹھیک ہے تو بھائی جان میں نے آپ کو اس لیے کال کیا مجھے لگا آپ سے کچھ اچھی باتیں جانوں اور آپ بھی مجھے کچھ ای نہیں ماتے مات ہے
جی کوئی بات نہیں آج ہم کچھ مطلب ٹیکنالوجی پہ کچھ باتیں کریں
ہاں جی بھائی میں کچ بتانا چاہتا ہوں آپ کو ٹیکنالوجی کے بارے ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو بہت ہی اہم آسان اور مشکل کو بہت ہی آسان رابطہ بنا دیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں بہت سے تبدیلیاں آئی ہیں پرانی ٹیکنالوجی یعنی اولڈ ٹیکنالوجی اور نئی ٹیکنالوجی یعنی نیو ٹیکنالوجی دونوں کے اپنی اپنی اہمیت ہیں پرانی ٹیکنالجی نے ترقی کی بنیاد رکھی ہے جبکہ نئی ٹیکنالوجی نے زندگی کو تیز اور آسان اور زیادہ مؤثر بنا دیا ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں تو آپ آپ کو میں کچھ فائدے بتاؤں گا تو پھر آپ بھی کچھ فائدے مجھے بتانا
جی جی کوئی بات نہیں آپ نے جیسے کہ بتایا مطلب نائٹ یکنالجی اور پرانی ٹیکنالوجی کےارے میں مطلب جو نئی ٹیکنالوجی ہوتی یہ بہت تیز اور ایفیشنٹ ہوتی ہے کچھ ہی سیکنڈس میں دنیا بھر میں مطلب ڈاٹا بیجنا آن لائن پیمنٹس کرنا یا بڑی کیلکولیشن کرنا اس سے کافی آسان ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ای میل ہے اسمارٹ فونز ہے اور اے آئی ہے مطلب پرانی ٹیکنالوجی اس کے بارے میں مطلب میں کیا یہ بتا سکتا ہوں مطلب اس کی رفتار کافی زیادہ بیمے ہوتی ہے اور اس اس میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اپنی جو کرتا ہے مطلب کسی کام کو پورا کرنے میں دن یا ہفتے لگ جاتے ہیں مطلب پرانی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جیسے چٹھی ہم بیچتے تھی ٹائپ رائٹر کا استعمال کرتے تھے وغیرہ وغیرہ جی جی
جی بھائی میں کچھ بتاؤں گا آپ کو اولڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں اولڈ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ یہ سادہ اور مضبوط ہوتی تھی پرانی آلات دیر تک چلتے تھے اور ان کی مرمت بھی آسانی سے ہو جاتی تھی لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے تھے اور رشتوں میں مضبوطی ہوتی تھی تعلیم کے لیے کتابوں اور لائبریریز کا زیادہ استعمال ہوتا تھا جس سے متعلق کی عادت پیدا ہوتی تھی پرانی ذریعے ہم کم مہنگے تھے اور بجلی پر کام اختیار ہوتے تھے
جی جی
تو آپ بھی بتائی کچھ اس کے بارے میں
جی پرانی ٹیکنالوجی کے بارے میں بس اتنا بتا سکتا ہوں مطلب اس میں مطلب انسان کی کافی زیادہ محنت لگتی تھی اپنی جیسے کہ ٹیلی گگرام ہو پھر مطلب لینڈ لائن فون چٹھیوں پر ہم نربھر رہتے تھے جن کو آنے میں ہفتے لگ جاتے تھے کبھی کبھار مہینے بھی اور جو مطلب ڈاٹا جو ہوتا تھا وہ میکسمم فزیکل فائلز میں ہی رہتا تھاب مطلب جو لکھی لکھی ہوئی رہتی کہ کہیں پہ وہ فائل اس کا گم ہونے کا بھی خطرہ رہتا تھا مطلب اس کا گم ہونے کا بھی خطرہ رہتا تھا مطلب مطلب یہ بڑی بڑی کتابوں میں ہم جو سنبھال کے رکھنا پڑتا تھا ان کو
ہاں جی بھائی
کبھی کبار کی دےھا جاتے تھے کبھی گم ہو جاتی تھی تو اس میں خر ر کافی رہتا تھا
ہاں جی بھائی تو میں آپ کو کچھ نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں نیو ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کو بہت ہی آسان بنا دیا موبائل فونوں جیے انٹرنیٹ اور ویڈیو کال کی مدد سے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے جدید ٹیکنالوجی نے تعلیم کو بھی بہتر بنایا ہے سٹوڈنٹسیعنی آن لائن کلاسز ڈجٹل لائبررز اور ایجوکیشنل ویب سائٹ کے ذریعے کرھر بیٹھے ہی علم حاصل کر سکتے ہیں طلبا میں نے اس سے بہت ساری بیماریوں کو کا علاج بھی ہوا کیونکہ نی ٹیکنالوجیڈیکل فلڈ کے ذریعے اس سے بہت سارے بیماریوں کے تخلیص اور علاج پہلے سے زیادہ بہتر ہوئے ہیں اور تیز بھی ہو گیا تجارت میں آن لائن بینکنگ ڈیجیٹل پیمنٹس اور آن لائن شاپنگ نے لوگوں کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے جیسے سائنس اور ریسرچ میں بھی نیو ٹیکنالوجی کا بہت ہی بڑا کردار ادا یا جیسے آرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی روبوٹک اور سیٹلائٹس کی مدد سے نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر بنا رہی ہیں
جی بالکل آپنے سے جی میں بتاتا ہوں مطلب جو یہ نائٹ ٹیکنالوجی اس نے پوری دنیا کو مطلب ایک چوٹے سے گاؤں میں بدل دیاطلب کب بھی ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی کو میسج بھیج سکتے ہیں جو ہم سے لاکھ کلو میٹر دور بیٹھا ہو کبھی بھی کسی کو کال کر سکتے ہیں مطلب اور وہ اسی ٹائم ہو جاتی ہے اس کے لیے سمے تھوڑا سا بھی نہیں لگتا مطلب لاکھوں کروڑوں فائلز جو مطلب کہیں پہ ہم کتابوں میں رکھتے تھے اس کے ذریعے اس سے بہتر ہم مطب گوگل ڈرائیو پہ ایک ڈاکیومنٹ بنا کے سیو کر سکتے ہیں اور جب چاہے اس کو نکال سکتے تھے اور جیسے کہ مطلب یہ چیزیں مطلب جو نئی ٹیکنالوجی میں کافی سارے فیچر آئے ہیں جیسے کہ اے آئی اور باقی سب چیزیں جس مطلب ہماری زندگی کو کافی زیادہ آسان کرتے
ہاں ج کافی زیادہ سمانج ہے
جی کیا کیا بولتے ہیں اس کو مطلب آپ بولے اب آگے کچھ
جی میں کچھ بتاؤںا دونوں ٹکا ٹیکنالوجی کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے اولڈ ٹیکنالوجی ہمیں محنت صبر اور سادگی کا درج دیتا ہے جبکہ نیو ٹیکنالوجی ہمیں رفتار سہولیات اور ترقی فراہم کرتا ہے دونوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اولڈ چالجی جو ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اور وقت بھی لگتا تھا جسے وہ بجلیاں بہت زیادہ ا کھات جس کی وجہ سے بہت مشکل ہوتی تھی بڑے بڑے ای میل سینڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا آج کل اگر آپ دیک سکتے ہیں ا نئے نئے چیزیں آتی ہیں جیسے چیٹ بکس آتی ہے جس سے ہم بہت سارے مشکل سوال آسان سے جواب مل سکتا ہے اور بڑے بڑے پرابلمس آسان سے حل کر سکتے ہیں جسے اسٹوڈینٹس کو بہت آسانی ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے مطلب صحیح کہا مطلب جیسے کہ یوٹیوب ہو گیا آن لائن کورسز اور جو اے آئی سے پڑھتے ہیں بچے مطلب اس سے کافی زیادہ سہوولت ہوتی کو مطلب جیسے کہ پرانے زمانے میں بچوں کو اسکول جانا پڑتا تھا کالج جانا پڑتا تھا پھر بھی ان کو وہ مرضی کی ایجوکیشن نہیں مل پاتی تھی جو ان کو مطلب اس کی وجہ سے مل رہی ہے نئی تک تنال جی نے دنیا کو کافی آگے کر دیا ہے مطلب اگر ہم ابھی سے سو سال پیچھے دیکھیں تو کافی سارے بچے پڑھ بھی نہیں پاتے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ سادھن نہیں رہتے تھے
ہاں جی
جی جی اور اوپر سے مطلب اب منورنجن بھی ہو سکتا توی اس سے ملب یٹیو پہ دیککھ کوئی کچھ کوئی نیٹ فلکس چلاتا ہے موویز دیکھتا ہے مطلب جی جی بالکل مطلب جیسے کہ آپ نےا ویڈیو گیم سے اسٹریس بھی کم ہوتا ہے لیکن اگر انسان حد سے زیادہ بی مطلب اس کے ساتھ رہ جاتا ہے تو اس کے نقصان بھی ہیں کیونکہ بچے کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اس کے کان کمزور ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا سست ہو جاتا ہے مطلب اس کی اس کو کپوشن ہو جاتا
جی بھائی جان بہت ہی اچھی بات اس کاپوشن ہو جاتا ہے
جی جی
جی بھائی جان پرانے زمانے میں لوگ زیادہ جسمانی محنت کرتے تھے جس سے ان کی صحت بہتر رہتی تھی خاندانی نظام بھی مضبوط ہوتا تھا اور لوگ دوسرے سے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے
جی جی
نیو ٹنو نیو ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کو بہتر تیز اور آسان بنا دیا ہے موبائل فونز ای میلز اور ویڈیو کالز کے ذریعے چند لمحوں میں ہم دنیا کی سیر کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے میدان میں آن لائن کلاسز ڈیجیٹل بکس اور ایجوکیشنل ایپس نے تعلیم کو ہر شخص تک پہنچا دیا جیسے اسٹوڈینٹس بیٹھے دنیا کی بہترین یونیورسٹی کا کورس کر سکتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپریشن ٹیسٹ اور علاج سے پہلے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں جو وقت بھی کام لیتے ہیں جیسے بینکنگ شاپنگ اور بزنس بھی آن لائن ہو چکی ہے جس سے وقت اور پیسہ کی بچت دونوں ہوتی ہے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات مطلب جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں مطلب مطلب اور اچھے اچھے سکین ہو رہے ہیں جیسے ایم آر آئی ہو گیا سٹی اسکین ہو گیا اور سے انسان کو ایسسریز بھی پرووائڈ کرتا ہے جو انسان پہ جش بھی ہیں جیسے کہ وہ جو اسمارٹ واچز ہیں وہ ہارڈ ریڈ بھی دیتے ہیں اور انسان پہ جچتی بھی ہیں
مطلب پہلے زمانے میں ایسی چیزیں ممکن نہیں تھھی مطلب جس سے بیماریوں کا پتا اتنی جلدی چل پائے اوبر سے آپ نے اور یہ چیز بولی مطلب ڈیجیٹل دور میں جو سائبر کرائم ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں کیونہ ڈاٹا ہیک ہو رہا ہے بندوں کا پرائیویسی چھین جا رہی ہے مطلب ان کو لگ رہا ہے ہمارے موبائل میں کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ ہم کگنیٹو میں جا کے کیا دیکھتے ہیں لیکن وہ سب کچھ سائبر والوں کو پتا ہوتا ہے جی ان اس کا کیمرہ بھی ایسس کر لیتے ہیں وہ
جی بھائی جان
ہاں بولے آگے کچھ
ہاں جی بھائی جیسے اولڈ ٹیکنالوجی ہمیں محنت صبر اور سادگی دکھاتی ہے جیسے نیو ٹیکنالوجی ہمیں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹکس اور آٹو آٹومیشن نے سائنس کو انڈسٹری میں نیا انقلاب دے پیدا کیا ہے اور بہت سے مشکل کام آسان بنا دیے ہیں
جی جی مطلب ایک طرف جو ہے یہ سولر انینرجی اور جو الیکٹرک ویکلز ہے نا ان کا پرچارن مطلب دنیا کو بچا رہا ہے اور دوسری طرف جو ای بیسٹ ہے خراب فون لیپ ٹاپس اور فیکٹریز کا پولوشن ایک بڑی سسیا بن چکا ہے
جی بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولڈ ٹیکنالوجی اور نیو ٹیکنالوجی دونوں انسانی ترقی کا اہم حصہ ہے پرانی ٹیکنالوجی نے ترقی کی بنیاد رکھی ہے اور نئی ٹیکنالوجی نے اسے مزید ویسے اور میسر بنایا ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیشہ ذمہ داری اور ععت دل کے ساتھ کرنا چاہے تاکہ ہم اس کے فوائد سے پورا فائدہ اٹھا سکیں اپنی روایت اور آسانی قدروں کو بھی برقرار رکھ سکتے تو آپ بھی کچھ بتائیں اس کے بارے میں آخر میں
جی جی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں ان کے بارے میں مطلب جو پیسہ تھا مطلب شروعاتی خرچہ کم رہتا ہے مطلب پرانی ٹیکنالوجی میں لیکن چلنے پھرنے میں زیادہ دھیان لگتا ہے تھا مطب انان کو فزیکل ایکٹیوٹیز کا زیادہ کرتا تھا اور جو یہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں مطلب خرچہ کافی زیادہ ہے پر انسان ایک ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکیں مطلب مشکل اسس کو ہے سمجھنا مطلب پرانی ٹیکنالوجی میں کچھ مشکل تھا نہیں سمجھنے کے لیے مطلب آسانی سے کوئی بھی چیز انسان ریپیئر کر سکتا تھا خود گھر بیٹھے لیکن جو یہ نئی ٹیکنالوجی ہے یہ کافی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے مطلب بنا ایکس پڑ کے ریپیئر کرنا ناممکن ہے ابھی عام انسان کے لیے اور جو سوشل لائف ہے مطلب جی مطلب اور جو یہ پرانی ٹیکنالوجی نئی پرانی ٹیکنالوجی اس میں لوگ ایک دوسر سے مل کر باتیں بھی کرتے تھے لیکن نئی ٹیکنالوجی میں ایسا کچھ نہیں ہو پاتا
ہاں جی بھائی بہت ہی اچھا لگا بھائی آپ سے بات کرنے میں بہت ہی جیان حاصل چ ہو آپ سے کچھ باتیں میں نے سیکھی اور ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے تو لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائے اور ان کا اچھے سے استعمال کریں
جی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا جی امید ہے پھر سے بات ہوتی رہے گی